نہیں کیا ہے ا خریت
سب ٹھیک ہے اپنا بتائیے
کیا ہو رہا ہے کام دھمسکار
رام دھام یہی مکائی اکائی بنوانا ہے
ہوں بائیگن وگن روپایا
روپیہ نہیں ہے گاچھی وچھی گاچھی کیے ہیں
ہاں ہم بک کہے ہیں تو کہ رکات پچھو آ گیا کا ہو
نہیں ابھی نہیں پچھویا ہے آگے وہلی وہ جچ ہوب نہیں کرتا
ہاں
یاد ہے آگے والا ٹھیک نہیں ہوتا ہے پھل نہیں دیتا ہے
ہوں ہم کے پیچھے رہے گا پڑے گا کچ کچا کے کا
ہاں
آؤ بتائیے
اور سب ٹھیک ہے جا رہے ہیں دھان کے بہن وہن ہو گیا
سب ہو گیا ہے
ہ
آپ کہو گیا ہے
ہاں کی ہاں
مکئیوں فائدہ ہول تھا
مکائی میں
ہوں
گہوم گہوم سے ٹھیک ہے
ہوں
ہوں
نہ گہم ٹھیک نہیں ہے
اہوم خوب ہوتا ہے تو تیس پینتیس کلو کاس بیسی تھوڑی ہوتا ہے
ہاں نومبر میںکان گوم ہو تو یہ توورا پینسٹھ ساٹھ کلو کٹھا
نومبر
دسمبر میں باہر سے ہوتا ہاں
ہ
سب چیز کے ٹائم نا ہے پیچھے رہے گا تو کہاں سے ہوگا
ہاں پیچھے والا نہیں ہوتا ہے
ہوں مکئی ہے ستر روپ گہم بیچار رہا ہے پچیس روپے تو انتر ہے نا
مکئی ہوگیا یہاں بیس روپیے
ابھی
سے بیس کالے سے بیس روپے لے رہا ہے وپاری
ارے تو رکھے گا اتناتی کرے گا تب ن ہو
ہاں
اخلیتا نہیں منی
ہوں مکیا تنی رکھ تھا
مکئی
ہوں
مکئی کالے اھی ا بیچے ہے ہے
تو بیس روپے بیچا ہے
ہوں
کے لیا ہے
سوحن ساؤ
ا آ کہ بتا
مونگ مونگ لگبے نہیں کہ پت نہیں ہے مونگ کے ریٹ کیسے ہے
ا
مونگ کا بھی ریٹ ہوگا اسی روپے سے کم نہیں ہوگا
یہ کم ہے مونگ میں کم فائدہ ہے آگے لگا تو ایک دم
ہاں گہم آگے رہے گا نا تو مکئی اھی مونگ بھی ہو جائے گا
ہوں ڈ رفی اور فرسٹ کلاس سرگت بجت تو دھان کے آ مونگ بھی ہو سے یہ سب رہا بیس روپے تو وہ رہا اسی روپے تو چلنا ہو ہو بیس کلو تو فدا خرچہ بھی کم مونگ میں پریشانی بھی کم ہو کا
ہوں
اب بھی تو ایک دم لگائیں گی دو تین بیگھا مگے
کوبھی لگا رہا ہے نا
گاچ کر دی ہے کوبھی کے جی
کوبھی کی گاچھی ہوگیا کمن
وہ ہم راچی دن سے منگائے ہیں ہاں
ا ا بہان میں پانی سو جائے ہا دھان کے بہن میں پانی موسم پانی والا بارش والا کرے نہیں رہا ہے
آرے تب بھی ہےان بچائیے کیسے ہوں تبے نمل گرے گا تو رو پائے گا ابھی ہنی نہیں رہے گا تو گرے گا تو کب فائدہ ہوگا
ہاں
ہاں
مکئی ہو جاتا ہے کٹھا میں ایک کنٹل سے اوپر ہو جات ہوتا ہے
اور سوکھ بھی تو جاتا ہے
سکھا کے بیچے ہے ایکٹل سے اوپر
کھاب
ہاں ہاں
کون مکائی جیے
سپی
اچھ تو کب بنایا تھا دسمبر میں
ہاں
کردسمبو پ
وہ پندرہ سولہ دسمبر کے بول تھے
توبھی ہووا ہمار تو تھا سے تیرہ بارہ تیرہ جنوری کے بولے تھے ہم بنی ہوا
بارہ تیرہ جنوری وال ل وہ ابھی تو ہوا ہے ہمارے چاچا بنے تھے گھر
ارے ہوا تھا نا ہاں کہ
لیکن اس کا ان کا جو تھا نا کہ دوسرا مکئی تھا
ہوا ہے ہمر ک نا بڑھیا دانا لے لیا دس پندرہ دن آ رہتا نا کھیت میں تب وہ ہے سب پشٹ ہوتا ہے دانا اس کو ہم پانی بونے کے چلتے پہلے کٹوا جروا دیے اس کے دانا ایک دم سوکھ گیا سوکھ کے ڈھیر لس ہو گیا
برام میں پلا ہے
بیدا آم کا فائدہ ہے کائے پیلا لگا دیجیے ہے د ک تھاا
دھو کٹھل بولنے کے لیے سوچ رہے ہیں انشا اللہ دو کٹھا لگا کے دیکھیں گے
ہوں ہوگا دو ٹھیک ہے کگا
ہاں
ک بازار جانا جو
کاکر بازار جائیں گے
کچھ کچھ نہیں ہے
کچھ نہیں نکل رہا ہے توڑا جانا ہے کیا
جانا ہے ہم کو بھی کچھ نہیں ہے دانا لینا ہے کریلی کے لینا ہے
ج
آ کدو کے لینا ہے اور کھیرا کے لینا ہے
تو سب جھانک دے گا جی
کرلیا اب جھانکی پر رہے گا وہی کرد ا اخھیرا و ویسی رہ ہے گا
روپ د ہم کاجی ایک دم کھیت ہے
کھکوا تو روپائے گا پیچھے نا اورگش میں روپیں گے کھیرا
ہوں
جائیں گے تو لے لیں گے دانا
ہوں
اھی برسات والا کون ٹھیک ہوگا
ہر پرساد ہنڈریڈ سو میں سو میں رکتا ہے ہوں
تو وہ کوئی بتا رہے تھے برسا رانی
کیا بتا رہا تھا
ڈالتے ہیں کہ ایے دکاندار بتا رہا تھا
تو موٹا ہم بوکلا وکھ ہے نا ہبریڈ ترے
تو کاج ہم لگائے نہیں ہے
پرسل تو ن ل سب لگی تھی ا پرسادے ہنڈریڈ ہاں
لگا رہے ہیں کھیرا کا
نہ کھیڑا پھییرا نہیں لگائیں گے بیگنے لگائیں گے کو بھی اور باقی دھان فن رہے گا ا کرلی ارلی کھائے پیے بھر
اچھا
ہ م موٹا کھیتی دو یہ گا ہے گا
ہ کرلی ہم سوچے دو کٹھا لگانے کے لیے
ہوں
کریلی میں کون ٹھیک ہوگا اب دانا
آر کاگو ہے
پ وہ تو بتا رہے تھے ک ینیسمی ساحل کے بتا رہے تھے
ہوں تو ٹھیک ہے ب لمبا ا رہا ہے نہیں لمبا والا ہے کہ کٹا کاٹا تری چھٹا راتا ہےتا تو وہ نہا
تو کاٹا ولہحا
تو لمبا والا زیادہ ڈیمانڈ ہے یار ج لمبر نہ رہا وہ وال پہلے ب جتا ہے ا پہلے بی ستا
برسات میں لمبے وا ٹھیک ہوگا ناا
ہ پے ڈمانڈ دے ہا زدہ پہلے بچائے گا وہ
اچھا
ہاں
نوکا اوکا بڑی پش تھی جی آپ
لوکا
ہوں
ہوں لوکا لوکا سوچا ہے دو کٹھا میں لگانے کے لیے
لگا لیجیے
لوکا دو کٹھا ہو جائے گا اور کھیرا دو کٹھا ہو جائے گا اور کریلی دو کٹھا ہو جائے گا اب بگ ج زدہ نہیں روپنا ہے تین کٹھا روپیں گےین چار کٹھا
ہوں نہ بڑی لوگ کو ڈھونگی ل پڑتا ہے جی
ریٹوا رہے گا تو لوکا ٹھیک ہے
ہوں ریٹ ب رہے گا تب ٹھیک اک تو تو دس بیس ہزار کا لوگا بسیی د ہ گی جی اورچ سر
نہیں دو کٹھا میں تھا بارہ ہزار کے بیچے تھے لوگ کا مطل سب کاٹ اپٹ کے
ہ ہ تو ٹھیک ہے چھ ہزار ل ن
چھو ہزار کاچی گہموں ایکٹھا میں نہیں ہوگا چھ ہزار کے
نہ کوئی بنا سبزی بنا کچھ ہو کے بات تھا
ہ ہاں
نہ رہے تو آپ دوائیوں خوب دیتے ہیں
دوائی وہی وٹامن مارییا کیٹناشک ملا دیجیے آپ کا لیکن وہی ہفتہ میں دو بار ماری ہے
دم بڑھیا رہے گ کا
ہاں تب فل بڑھیا رہے گا مارکیٹ میں جگائی تورت ویاپاری اٹھا لے گا
ہوں اتنا جو کرتے ہے ا ن کا
ہاں
ہم پورے لوکا بھر میں ایکو بار دوائی لے دیے ہیں بتا
لوکا میں
یہ س بیچے
ت اب ان شاء ال ملا جلا کے ریٹ وہا ٹھیک تھا تو دویا وہی مار رہتا ہے نا تو وہ پورا ایک دم ہارا رہتا ہے کیڑا اس میں نہیں رہتا ہے
ہوں
لوگ کا بھیھی ابھی بیس روپے کلو تو لا رہا ہے بیس پچیس روپئے کلو کلو
تو اوا نہیں بچا ہے پہلک
نہ پہل کا ختم ہو گیا